وعلیکم السلام
بھائی کیسے ہو
شکر اللہ کا میں خیریت سے ہوں آپ سنائیں
بس شکر اللہ کیا کر رہے ہو
بس کچھ پڑ رہا تھا بیٹھے بیٹھے
ٹھیک ہے اور سنناائیں گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ سنائیں
بس شکر اللہ کا
اور کیا چل رہے ہیں
بس بیٹھا ہ ہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں
میں سے ایک کتاب پڑھ رہا ہوں عربی میں لکھی ہوئی ہے کسی کو پڑ رہا
چلو ٹھیک ہے چائے پی آپ نے
ہاں چائے تو صبح ہی پی لی تھی
چلو ٹھیک ہے
اور آپ کا ہو گیا ناشتہ
نہیں ابھی نہیں ابھی تو ٹائم ہے
اچھا ٹھیک
ابھی تو دو گھنٹے ہیں
میں صبح کے ناشتے کی بات کر رہا ہوں وہ تو دوپہر کے کھانے کی بات کر رہے ہیں کیا
صبح تو میں خالی چائے پیتا ہوں
اچھا آپ فقت چائے پیتے ہیں ٹھیک
ہاں آپ صبح کھانا کھاتے ہو
ہوں روٹ اسٹی تھوڑا سارن میں بھی
چلو ٹھیک ہے میں تو نہیں کھاتا ایسے ہی
ہوں میں نے باہر ہی سیککھاائی یہ سب میں بھی پی نہیں کھاتا تھا پہلے بس وقت چائے پیتا تھا
ہاں آدھی کھاتے ہیں آدو کو آدس ہوتا ہے
جی
آدھے بولتے ہیں اس سے موٹی ہو جاتی ہے اس سے صحت اچھی رہتی ہے
ہاں وہی بولتے ہیں نا
جی ب صحیح بات ہے
چلو ٹھیک ہے گھر کا جو بھی کھایا انسان اس سے اچھا ہی ہے
ہاں بالکل باہر کے کھانے سے تو گھر کا کھانا ہی اچھا رہتا ہے
ہاں گھر کے کھانے میں تو پتا ہوتا ہے کیا ڈالا ہے کیا نہیں ڈالا باہر کے کھانے میں تو بھروسہ ہی نہیں ہے کیا کھیلا جا رہے ہیں
جی
ہاں ویسے باہر کا کھانا بھی نہیں چاہیے اپنا
ہوں ہوں بالکل نہیں کھانا چاہیے
ہ اس صحت کو خراب کر دیتا ہے
بالکل
ہوں ایسے ہی شاپنگ کی بات کر لو آجے تو آن لائن ہی
جی جی جی ہاں ہاں بالکل اسکل نہیں شاپنگ شاپ شاپنگ اگر ہم آن لائن کریں یا آف لائن کریں مجھے لگتا ہے کہ بہترین شاپنگ تو آف لائن کی ہوتی ہے آپ
ہاں بہترین شاپنگ تو وہی ہے
ہوں
کے ساتھ اس کے نقصانات بھی ہے فائدے تو یہ ہے کہ جس ٹائم انسان چاہے اس ٹائم آرڈر کر سکتا ہے کوئی ٹائم کا وہ نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے جس وقت آپ فری ہو اس وقت جا کے کر دو آڈر گھر پہنچے گا کہیں جانا نہیں ہے
ہاں صاف لفظوں میں اگر کہیں کہ آن لائن شاپنگ کی وجہ سے ہمیں جو ہے وقت وقت ہمارا بچتا ہے
ہاں بے شک وقت بجتا ہے
وقت بجتا ہے اور سستا بھی ملتا ہے باہر آف لائن سے تو سستا ملتا ہے
ہاں ملتا ہے نہ تو ان کو اتنا اسٹاف کا ضرورت پڑتا ہے نہیں تو وہ ایسے اسٹورس وٹورس کا خرچہ ورچہ اپنے ممبران کا ہو پیسہ ویسا سارا بج دیا ہے اس لیے اس میں بھی فرق پڑتی ہے ریٹ میں
بالکل
آن لائن میں تو یہ مسئلہ ہے نہ تو ہاتھ سے چھو سکتے ہیں ایسیے ہی خالی فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں پتاہ نہیں اگر کسی اور رنگ کا کر دیا نیلے کا کر دیا تو پیلا آ جاتا ہے وہ مسئلہ ہے وہاں پہ
بالکل صحیح بجہ پھر میں
ہاں ہر وقت تو بیچنے والا اچھا نہیں ہوگا جنن نہیں ہوگا کہیں کہیں تو وہ دھوکا بھی کر سکتا ہے ہمارے پیسے کھا بھی سکتا ہے
نہیں دیکھیے کتنے فراڈس ایسے ہو چکے ہیں کتنے گپلے ایسے ہو گئے کہ بہت سے لوگوں نے کچھ خریدا تھا ان کو کچھ ملتا تھا اس میں
وہی آدو نہیں تھے ایسے لاکھ لاکھ کے فون خریدے وہ آتا اور کچھ ہے
ہوں ہاں یہ تو بالکل اصل میں جو مطلب گورنمنٹ کے رجسٹرڈ جو اپپلیکیشنس ہیں یا آن ای کام سروس کی جو جو بھی چیزیں ہیں ان سے ہمیں لینا چاہیے
ہاں بہت ساری ہیں ویریفائڈ
جی جیسے امیزون ہو گیا فلپ کارٹ ہو گیا منترا ہو گیا
مشو وش تو نہیں ہی آئی ہے
ہاں میشو کا تو اتنا بھی نہیں ہے لیکن اس میں بھی ویسے کم سے کم مل ہی جاتا ہے
ہاں پھر بھی ٹھیک ٹھاک ہی ملتا ہے اور سستا بھی ملتا ہے تو
جی جی
ہاں آف لائن میں تو ہے کہ ہم دس بار ایک چیز کو دیکھ سکتے ہیں سو بار بھی دیکھ سکتے ہیں جب اچھا لگے تو پھر خریدوں
بالکل
اور ہمیں چاہیے بھی کہ ہمارے اپنے لوکل آدمی جو بھی بیچتے ہیں ان کو مدد کرے ان کا کاروبار بڑانے میں ان کی مدد کریں
صحیح بات ہے
اور جب ان سے جان پہچان ہو جاتی ہے پھر بھی بہت کم سستے میں منہ بھیے دیےتےئے ہیں
جی بالکل اس میں یہ کیا ہے کہ اگر آپ آف لائن میں کوئی چیز خرید رہے ہیں تو آپ اس چیز کو خود پرکھتے ہیں دیکھتے ہیں ناپ توول بھی کرتے ہیں وہاں پہ آپ اس کو بولتے بھی ہیں کہ جی ہمیں اتنا ڈسکاؤنٹ پ دے دیجیے
ہ ایک دن کے بعد اگر پسند بھی نہیں آیا ایسا مسئلہ آتا ہے گھر والے بولتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا ہے ویسا ہے پھر بھی ہم دو دن کے بعد جا سکتے ہیں دوسرا لے سکتے ہیں
ہوں
وہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ اب تو یہ سکیم کرے گا ایسے ہی وہ چلا جایا ہوگا وہ تو ایک ہی جگہ رہتا ہے
بالکل
ہاں
آپ نے آج تک کتنی چیزیں جو ہیں وہ آن لائن خریدی ہیں اور کتنی آف لائن خریدی ہیں
میں تو زیادہ تر آف لائن ہی خریدتا ہوں میں ایسے آن لائن بھی بھروسہ ہی نہیں کر رہا ایک دو بار خریدی تھی ایسے لیکن ایک دو چیزیں ٹھیک نکلی ایک دو چیزیں ایسی نہیں تھی کہ پھر میں اگر میں خرید دوں گی ن میں سستا ہی خریدتا ہوں آن لائن سے میں اتنا یہی پانچ سو تک اگر ہوگی کوئی چیز تو خریدوں گا ورنہ نہیں خریدتا ایک بار میں نے بیگ ایک خریدا تھا دوسری بار ایک جوتا جوتا تو کچھ نکلا ہی نہیں تھا اس کا لیکن بیگ اچھا نکلا
اچھا ٹھیک
ہاں
ہاں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آن لائن میں بھی آپ کو بہتر چیز مل جاتی ہے سستے میں بھی کفیت تی ہے لیکن کبھی کبھی آپ کے ساتھ جو ہے دھوکا بھی ہو جاتا ہے
چیز بہت سستے میں مل رہی ہوتی ہے کہیں کہیں ج
ہاں میشو میشو پہ تو اکثر میں نے یہ دیکھا کہ اس پہ چیزیں بہت سستی ملتی ہیں لیکن ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی
ہاں وہ نارمل ٹائپ کی اتنی اچھی نہیں ہوتی نہ تو زیادہ اچھی ہوتی ہے نہ اتنی بری بھی نہیں ہوتی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہی ہوتی ہے جس ریٹ پہ وہ دیتے ہیں اس پہ تو اچھا ہی ہے
جی
ہاں اور آن لائن شاپنگ کا یہی مسئلہ ہے کہ ہر کوئی تو نہیں کر سکتا آدے ہمارے دیش میں تو سارے پڑی نہیں ہے سب کو جس کو آتا بھی ہے تھوڑا فون چلانا پھر بھی ایسے آن لائن پیمنٹ ویمنٹ وہ نہیں آتا آدوں کو
ہوں ہوں
ہاں اس لیے تو ہر کوئی نہیں کر سک لیکن آف لائن میں یہ والا مسئلہ نہیں ہے پیسے گننے تو آج سب کو آتے ہیں پھر بھی ریٹس کا سب کو معلوم ہوتا ہے آج
جی
کون سی چیز کس بااں میں بک رہی ہے اچھی ہے بری ہے ہاتھ لگا کر ہی پتا اگ جاتا ہے
مطلب اس میں نے یہ بھی دیکھا کہ آن لائن اپلیکیشنس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کا اس کو مطلب اوپر لے جانے کے لے جو ہے فیک چیزیں بھی کی جاتی ہیں لائک فیک کمنٹ ہو گیا فیک اس کو کی ریٹنگ ہو گئی ہےس تب جا کے ہو کچن اوپر جات ہے تو لوگ اس میں بھی لوگ لوگ جو ہے دھوکہ کھا جاتے ہیں آن لائن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے شاپنگ کر رہے ہیں تو آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے کہ اگر آپ کو فراڈ ہو گیا آسانی سے تو پکڑا نہیں جا سکتا اللہ کے کچھ
ہاں انسان تو جانتا ہی نہیں ہے میں نے بولا نا اگر ہر وقت تو آدمی اچھا اچھا نہیں ہوگا جو بیچتا ہوگا نہیں
جی آف لائن میں ہے کہ جس سے آپ چیز لے رہے ہیں آپ اس کو ادھر ہی پکڑ سکتے تے
ہاں ہاں پکڑ بھی سکتے ہیں اس سے دوسری چیز خرید بھی سکتے ہیں یا پیسہ واپس بھی مانگ سکتے ہیں
بالکل بالکل بالکل ایکسچینج بھی کرا سکتے ہیں
ہاں پھر تو وہ مسئلہ ہی نہیںئی ہیں
بالکل
آن لائن میں تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ کبھی تو دس دن کے بعد آ جاتا ہے کبھی پانچ دن کے بعد جس ٹائم ضرورت ہو اسی چیز کی اس ٹائم مل بھی نہیں سکتا ہے وہ
بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے
ہاں
اور اس میں وقت دیکھیے نا ایک ہفتے کے بعد ڈلیوری ہوتی ہے اتنی اسپیڈ والی ڈیلیوری تو اس میں نہیں ہوتی ہے اکثر
ہاں بس خالی یہی فائدہ ہے کہ نہ تو جانا پڑتا ہے اور اچھا سستا ہی ملتا ہے نہ تو ٹریفک کا جھنجھٹ نہ کچھ نہ جانے کا نہ تو دن بر باد
جی جی جی جی ٹھیک ہے میں تھوڑا مشغول ہوں آپ سے کچھ دیر میں بات کرتا ہوں ان شاء اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی جی ٹھیک ہے ان شاءلہ السلام علیکم